تو
السلام علیکم حم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم
جی کیا حال ٹھیک ہے آپ اچھے سے ہ ہ بس ٹھیک شکر شکر اللہ کا آپ سب ٹھیک ہے جی جی جی ہاں جی ابھی کھانا کھا کے جسٹ مطلب باغ بھی نکلاؤں تو پھر یاد آئے کہ آپ کے پاس جو پرچے ہیں کچھ تھوڑے پرچوں کا استعمال کیا جائے آپ کو بھی کچھ فائدہ پہنچایا جائے
جی جی جی مجھے پہنچے گا اس سے فائدہ
ارے بول رہا ہوں نا میں فرق نہیں پڑتا ہے اس سے کہ کون کرتا ہے پر فرق اس سے پڑ رہا ہے کہ آپ کیسے آپ کا جو پرچہ ہے کتنا اچھا جاتا ہے آپ کتنے اچھے اس میں نمرات حاصل کرتے ہیں ہاں وہ تو اس کے باوجود یہ پرچے استعمال ہوتے ہیں
اچھا ٹھیک
وہ نہیں اتنا وہ اس کو کرنے کے لیے لگتا ہے یہاں سے کرنے کے لیے کیونکہ کبھی کسی کے پاس وہاں سے پرچا نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے کریں گے تو اس لیے لگتا ہے جی وہی وہی بات ہاں اور بتائیے بچے وچے ٹھیک ہے ہاں حماس عباد فرق کا سب ٹھیک ہے
کیا اچھے سے ہے تو مجھے یہ بتائیے آپ کا آج کیا مصروفت کہاں تھے آپ آج
آج تو میں جی کھیلنے گیا تھا جی میرا آج مطلب تو سن صبح جو میں ہے مجھے لگتا ہے ساڑے نو ساڑھے نو بجے گھر سے نکلا نہیں دس بجے دس بجے میں گھر سے نکلا تو صبح مجھے آپ کی بہن بھی فون کری تھی کہ ان کو پرچوں کے لیے جو ہے وہ استاد سے بات کرنی تھی تو اس لیے ہے پر تب سے ان سے میری بات نہیں ہوئی ا بعد میں انشاء اللہ بات ہوگی ان سے تو میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ہاں جی دس بجے مجھے لگتا ہے میں پھر نکلا گھر سے تو پھر گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میچ لگ گیا تھا جی جی تو پھر مجھے لگتا ہے شام کو عیدگاہ عیدگاہ میں میرا ن تھا آج ہ تو آج شام کو لگ بھگ اگر آپ مان لیں گے تو چھ بجے ختم ہو گیا ہوگا میچ ساھے پانچ ساڑھے پانچ بجے ا پوری ہاں پورا تیس تیس اوور کا میش تھا جی بہت ہی خطرناک
کس نے جیتا
ہم نہیں جیتا ہم نے جیتا
ہاں چاء الو تو پھر بہت اچھی بات ہ ہوں
تین میچوں کی سیریز پہی جو پہلا میچ آج تھا تو وہ ہم نے انشاء اللہ جی ہم نے جیت لیا تو ان شاء اللہ آگے کی دو بھی ہم جیتیں گے تو سیریز اپنے نام کریں گے انشاء اللہ جی جی صحیح ہاں تو آپ نے کیا کیا فراج دن بھر ہاں کون سی ٹیم کیا ہاں وہ اصلے میں ا یہ بات ہے کہ وہ اے کے محے کی دو ٹیمیں ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ کیا بولیں گے وہ خطرناک والا میچ تھا آج پہلا سیریز ان نمانے کھیل تو ایک ہی وہ ٹگ ہوتی ہے نا وہ خطرناک کے پہلے وہ ایک ہی ٹیم تھی پھر ان کا لڑائی ہوگی دو ٹیمیں بن گئی تو اب اسی وجہ سے اب وہ دو آپس میں کھیل رہی تھی تو اس وجہ سے بھی بہت ہی جو ہے خطرناک ہ ہ جی جی بہت بہت بہت تدا جی ہاں وہ تو ہے ہی
ہوں
ہاں اور آپ کا کیا آج دل میں کیا حال رہا آپ کا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ تو سو گئی وہ تو تھکی ہوکی پتاہ ہے آج کیا میں تو گھر پہ تھا نہیں
اچھا اچھا میں نے سوچا تھا میں آپ کی امی کو فون کروں تو ان کو بولوں کہ آپ اس کو بھیجو تو یہاں پر ہمارے پاس
صبح مجھے لگتا ہے میں بھی نو بجے اٹھا تھا تو وہ اٹھی ہوئی تھی وہ کام لکھ رہی تھی شید مج پہ وہ کوشش کر رہی کہ پہلے اس کام ختم کرو پھر گھومو وومو اچھے سے تو اسی لیے ہ ہ ہ اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں بات کیجے اگر آئے گی تو کوئی مسلہ نہیں اس
جی جی
ہاں اگر اسی کو ٹھیک لگے تو پھر ٹھیک ہی بات ہے مطلب اس میں کیا ہی بول سکتے ہیں پھر اچھی بات ہے ہ مس مسئلہ تو اس میں کوئی ہے نہیں ہاں وہ مسئلہ نہیں ہے ہاں میرے ساتھ بھی آ سکتی کوئی نہیں ہاں وہ بات تو ہ ہاں چلیے ٹھیک ہے کوئی نہیں میں ان سے بات کرتا ہوں گا اس معاملے میں ہ ہ اچھا ٹھیک ٹھیک
س میں نے
ہوں اچھا ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک تو آپ کہاں پھر تو میں وہاں سے آیا مجھے لگتا میں ساڑھے سات ساڑھے سات بجے میں گھر پہنچا ہوں تو پھر ساڑھے سات بجے میں آٹھ بجے میں واپس نکلا مجھے درگاہ اترنا سا جی دکان پہ تو میں پھر دکان پہ اترا آٹھ بجے پھر ابھی دس بجے وہاں سے واپس گھر آئے تو آپ کھانا وانا کھاائے تو اب ایسے ہی ہ ہاں بھیڑ تو ٹھیک تھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھیڑ تو ٹھیک ہی تھی
چلو بالک
کیا
بس صبح تیش ہوتی ہے زندگیوں ہی تمام ہوتی ہے
کل یہ کیا پھر سے بولی آپ نے کیا بولا یہ جو ہے شعر بولا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوی تمام ہوتی ہے میں کل آپ کو پتاہ ہے منو کے سات شام کو مجےلتا ایک بجے پرچے دے رہا تھا کچھ تو م جی یہی چیز نہیں یاد پڑ رہی تھی وہ بھی بات ہے وہ بھی میںطلب مجھے یہ شعر نہیں میں اس کو بولنا چاہ رہا تھا یہ ایسا شہر ہے تو پھر مگر ان نے وہی سے یہ شہر بولا صبح ہو تو یہش آمت یہ زندگی ہئی تمام ہوت
تمام ہوتی ہے صحیح بس یہ چل رہا ہے بس رسوئی کا کام پھر بچوں کے ساتھ پھر جھاڑو وغیرہ مارنا پھر باہر شام کو باہر ہم نکلتے چائے پی کے باہر کیونکہ وہاں پہ ٹھنڈ تھوڑی ایزی ہوتی ہے پھر ہم شام کا وقت وہاں پہ گزارتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں پانی وانی پودوں کو ڈالتے ہیں تو پھول کے پودے کچھ ہے بچار کچھ مرجا گئے کچھ پھولوں کو عباد نے اپنے سوسو سے خراب ہی کیا
او سو سو کر دیا اس نے واپس ارے اس کو ایسا
اس نے جلا دیا ان کو ہاں ایک دن کیا تھا ادھر تو تب سے بچارا ابھر ہی نہیں رہا تھا وہ
ارے وہ تو مطلب ختم ہو گیا ہوگا بچارہ کیا ہی کرے گا وہ ہاں تیز برس دیا اس پر او ہو ہو ہو بچارے کو ہے غلط غلط کر دیا اس پر
تو پتا تے کیا دشمنی تھی اس کے ساتھ ہٹاائے اس چلا کے ہی بیٹھ گیا خراب کر دیا بچارا وہ اس کو ہم نے اس جگہ سے نکال کے پھر دوسری جگہ لگا دیا تھا وہ وہاں پر بھی مورچا گیا
ہ بچارہ کیا ہی کرے گا اسسی ایسی ضلت بری موت تو اس کو مطلب دے دیج گئی آپ کیا ہی کرے گا بچار اس سے اچھا سیدھا ماٹ ہی ڈالتے اس بچارے کو
تو اپ اس جب بہتر ہے کہ ہم میں اس دنیا سے کلی جؤ م لتا ہے کچھچار کو دیکھ رہی تھی کیوں نہیں ابھر رہا یہ کیوں نہیں اس کوتمت س پانی ڈال ریو یہکہ ن کورم بٹو
ٹھیک اس کو ارے ارے وہ شرم مار گیا ہوگا نا وہ دائنے بنے کے جو پودے ہوں گے اس کوس رہے ہوں گے دیکھو تو تیرے ساتھ کیا حال کیا گیا تو اس کوس کوس کےچ بچارے اس نے اپنی جان دی دی پھر مر گیا وہ پودا بچارا
بس بچارا
ہاں ہاں اب کیا ہی کہہ سکتے چلو اچھی بات اور وہ کیا بول رہے تھے بچ اچی کیا بول رہیے
جچھ بچے بول رہ کہ ہمیں کہیں لے جاؤ گھومنے مجھے مانس میں کیسے اکیلے جاؤں کیسے آپ لوگوں کو لے کے جاؤں میں نے ان کو بولا کوئی بات نہیں آنے د کسی کو یا صحب پلان کر رہا ہے بنایا ہے منصوبہ کہیں جانے کا تو ہم بھی دیکھیں گے کہاں تک یہ بات پکی ہو جائے گی تو پھر ہم جا رہے ہیں ایک ساتھ بول رہا تو تب تک تو کہیں لے جاؤ پھر بھی مانسبل جاؤ ہم اتنا نزدیک ہے آٹو والے کو فون کریں گے تو میں نے بولا نہیں میری بس کی بات نہیں ہے میں نہیں لے کے جا سکتی اگر بک وقت بولا میں نہیں کر سکتیوں ایسے
ہوں ہوں ہوں
تو ہماس اگر اکیلے ہوتا پھر مزہ تھا لیکن ع بات کو ہم نہیں سنبھال پائیں گے بک نہیں سنبھال سکتے وہ ہے نا آپ نے اسٹیٹس میرا دیکھا ہی ہوگا میں نے لگا دیا ہے وہ بالکل
ہاں کچھ آپ نے دیکھا تھا جی جی جی
بالکل وہ ایک سمندر ہے میرے پاس وہ کچھ قابو میں ہے ہاں فسٹ بار کیا بارے میں سیکنڈ بارن ایک قطرا ہے جو اسے سنبھالا نہیں جاتا ہے ایک سمندر ہے ہمارے پاس وہ خاموک سے
قابو میں ہے پر ایک کطرہ آ گیا وہ تو سنبھالا نہیں جا رہا ہوں ہ ہ ہاں وہ بات تو ٹھیک ہی ہے صحیح صحیح کیا بولتے ہیں
ایک مکا ماروں گا ایک تھپڑ ماروں گا میں باڈی پیٹ میں باڈی ب کپڑے نکال کے دھا جا اپنی باڈی تو پھر بس پٹک پٹک کے مارتا رہتا ہے ہمیں کمر کمر اللہ ت مار پوچھو مت بس اس لیے ہم نے بولا ہم نے ہینڈس اپ کیا
ہاں آپ نے آپ کو بہچایا ہے آپ کو ہاں وہ تو ہے ہی آپ نے آپ کو جو آپ کو بچانا تو ہے ہی بہت ہی خطرہ ہے اس سے آپ کو
ہاں جی بالکلحی بالکل صحیح اب یہاں سے برا قبی ہو گئی ہے بہت تیز جو عباد اٹھتا ہے عباد کو میں مار تی ہوں ڈانٹتی ہوں وہ جاتی ہے اس کو مار کے آتی ہے
ا بہت
پھر ہاں یہ بات کو مار کے آتی ہے مما آپ کو ڈالتی ہے پھر ا باد اٹھتا ہے غصے سے کرتا ہے اس کو دھکا مارتا تا ہے ادھر بیٹھو مجھ کیوں مارا آپ نے پھر میں میرا فون ہوگا کسی بچے کے پاس عبادت کےاس یہی ہے اور چھین کے لیتی ہے ان کو بولتی ہے ماما کا ہے ملتی ہے میں یہ رکھو اپنا فون اپنے پاس ہاں ماشاء اللہ یہ بہتہ ہاں بالکل صحیح جی بالکل بالکل صحیح
ہو رہے ہے دن ب دن
ہاں ہاں
ٹھیک ٹھیک اور شوکت ب ٹھیک ہے
ہاں بالکل الحمد للہ وہ بھیھ اچ اور ب باقی سب بڑیا ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں اس ٹائم بہت اچھا ہی خوشگوار موسم ہے جی جی
ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہ ہ جی تو چلیے ہمارا جو وقت ہے وہ اختتام ہوتا ہے تو ان شاء اللہ ہاں ا آپ جی ہاں آپ ریفریش کر کے رکھے گا
جی جی بالکلاظ